لو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
کوئی الاقا ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں میں بس بیٹھی تھی
اچھا ٹھیک اور کالج گئی تھی
ہاں تم گئی تھی اسکول
ہاں میں بھی گئی تھی کیسا رہا دن
اچھا تھا تمہارا کیسا تھا
میرا بھی اچھا تھا اور کھانا کھایا نہیں میں نے نہیں پی
کیوں
میں نہیں پیتی ہوں آپ نے کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا کھانا
اچھا ٹھیک
ہاں اور کیا کر رہی ہو
بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کل کے ہر فرد کتنا موبائل فونس کا یوز کرتے ہیں
ہاں آج کل کا ہر ایک نوجوان فون میں بہت زیادہ ملاوث ہوتا جا رہا ہے
ہاں صحی بات ہے
چلو ٹھیک آج ہم فون کے نقصانات کے موضوع پر گفتگو کریں گے
ہاں یہ بہت اچھا موضوع ہے کیونکہ آج کل موبائل فون ہر شخص کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے
بالکل موبائل فون کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے
جی ہاں آج کل بچے اور بڑے دونوں موبائل فون پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں جو ان کی صحت اور روز مرہ زندگی کی کو متاثر کرتا ہے
آپ کے خیال میں موبائل فون کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے
میرے خیال میں سب سے بڑا نقصان وقت کا ضائع ہونا ہے بہت سے لوگ موبائل فون استعمال کرتے کرتے گھنٹوں سوشل میڈیا یا گیمس میں مصروف رہتے ہیں
جی ہاں طالبا کی تعلیم بھی اس سے متاثر ہوتی ہے وہ پڑھائی کی بجائے موبائل فونس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں
ہاں اس وجہ سے ان کے نمبر اور تعلیمی کارکردگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے
جی بالکل جب موبائل فون ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو توجہ اور یادداشت بھی کمزور ہو سکتی ہے
آپ کے خیال میں موبائل فون کا صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر زیادہ استعمال کریں ایک انسان تو
موبائل فون کا زیادہ استعمال آنکھوں کےلئے نقصان دہ ہوسکتا ہے دیر تک سکرین دیکھنے سے آنکھوں میں درد جلن اور تھکن محسوس ہوسکتی ہے
میں نے بھی سنا ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے سر درد کی شکایت بھی ہوسکتی ہے اور آنکھوں میں بھی پرابلم ہوتی ہے
جی ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے اس کے علاوہ زیادہ موبائل استعمال کرنے سے گردن اور کمر میں بھی درد ہو سکتا ہے
بہت سے لوگ رات دیر تک موبائل یوز کرتے ہیں کیا اس کا بھی کوئی نقصان ہے
ہاں بالکل رات کو دیر تک موبائل استعمال کرنے سے نیند متاثر ہوتی ہے اور انسان تھکن محسوس کرتا ہے
اور اگر نیند پوری نہ ہو تو پورا دن سستی رہتی ہے
ہاں جی بالکل نیند کی کمی سے صحت اور پڑھائی دونوں متاثر ہوتے ہیں
موبائل فون کے اثر ہمارے رشتوں پر بھی پڑتا ہے کیا
جی ہاں جب لوگ ہر وقت موبائل میں مصروف رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو کم وقت دیتے ہیں
ہاں یعنی موبائل فون کبھی کبھی انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے دور کر دیتا ہے
بالکل آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے لوگ آپس میں بات کرنے کے بجائے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں
یہ واقعی افسوس کی بات ہے
جی ہاں ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے لیکن اپنے رشتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا کا موبائل فون سے کیا تعلق ہو سکتا ہے
ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا موبائل فون کے ذریعے آسانی سے استعمال ہوتا ہے اگر اس کا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وقت کا ضائع اور ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے
کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اتنا وقت گزارتے ہیں کہ انہیں اپنے کام یا پڑھائی کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے وہ سارا دن سوشل میڈیا پر ایکٹو ہوتے ہیں
جی ہاں بالکل اسی لیے وقت کی مناظم تقسیم بہت ضروری ہے
موبائل فون کا ب بچوں پر بھی بہت اثر پڑتا ہے کیا آپ بتا سکتی ہے کیا کیا اثر آپ کو لگتا ہے
چھوٹے بچے اگر بہت زیادہ موبائل یوز کرے تو ان کی جسمانی سرگررمیاں کم ہو جاتی ہیں اور وہ باہر کھیلنے کے بجائے اسکرین کے سامنے وقت گزارتے ہیں
ہاں اس سے ان کی صحت اور نشو وونما متاثر ہو سکے
جی ہاں بچوں کو موبائل فون کا استعمال محدود وقت کے لیے کرنا چاہیے
موبائل فون کی وجہ سے حادثات بھی تو ہو سکتے ہیں نا
ہاں جی بالکل اگر کوئی شخص سڑک پر چلتے ہوئے یا گاڑی چلاتے وقت موبائل استعمال کرے تو حادثہ پیش آ سکتا ہے
اسی لیے ہمیں راستے پر چلنے اور گاڑی چلانے کے دوران موبائل سے پرہیز کرنا چاہیئے
جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے حفاظت ہر چیز سے زیادہ اہم ہے
کچھ لوگ موبائل فون کے بغیر بے چین محسوس کرتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے
میں یہ کہوں گی کہ یہ موبائل فون پر زیادہ سے زیادہ انحصار کی نشانی ہو سکتی ہے ہمیں اپنے آپ کو موبائل فون کا غلام نہیں بنانا چاہیے
بالکل موبائل فون ہماری مدد کے لیئے ہے ہم اس کے لیے نہیں
بہت پھونک کہا آپ نے
محوش کیا موبائل فون کی وجہ سے لوگوں کی کتابیں پڑھنے کی عادت بھی کم ہوئی ہے
جی ہاں بہت سے لوگ پہلے مطالعہ کرتے تھے لیکن اب زیادہ وقت موبائل فون پر گزارتے ہیں جس کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کا رجھام کب ہو گیا ہے
اور مطالعہ انسان کے علم اور سوچ کو وسیع کرتا ہے
بالکل اسی لیے ہمیں موبائل کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنے کے لیئے بھی وقت نکالنا چاہیئے ہ
فون کی وجہ سے کون سا ریشن پہ بھی اثر پڑتا ہے نا
نوٹیفیکیشنز آنے کی وجہ سے انسان کی توجہ متاثر ہوتی ہے اور وہ کسی ایک کام پر پوری طرح فوکس نہیں کر پاتا
ہاں شاید اسی وجہ سے کئی طلبہ پڑھائی کے دوران موبائل فون دور رکھنے کو بہتر سمجھتے ہیں
جی ہاں میں بھی اسی رائے کے ساتھ ہوں یہ ایک اچھی عادت ہے کیونکہ اس سے پڑھائی پر توجہ بنی رہتی ہے اور وقت بھی بچھ جاتا ہے
ہاں کیا موبائل فون سے کا زیادہ استعمال انسان کو تنہا بھی بنا سکتا ہے
بالکل آن لائن لوگوں سے بات کرنے کے باوجود کئی افراد اصل زندگی میں تنہائی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے سماجی تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں
اس لیے ہمیں موبائل فون کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں دوستوں اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ پ وقت گزارنا چاہیے
کیا موبائل فون کی وجہ سے لوگ کم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں
جی ہاں بہت سے لوگ موبائل یوز کرتے کرتے اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ انہیں واک ایکسرسائز یا کھیل کود کے لیئے وقت ہی نہیں ملتا
جس سے موٹاپا اور دوسرے صحت کے مسائلے پیدا ہو سکتے
بالکل اس اسی لیے موبائل کے ساتھ صحت مند سرگرمیوں کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے
ہ کیا موبائل فون کی وجہ سے پرائیویسی کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں
جی ہاں اگر لوگ احتیاط نہ کریں تو ان کی ذاتی معلومات غلط لوگوں تک پہنچ سکتی ہے
یہ ہمیں آن لائن اپنی معلومات شیئر کرتے وقت بہت ہوشیار رہنا چاہیے
بالکل انٹرنیٹ اور موبائل کا ذمہ داری سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے
موبائل فون کے ن سمان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے
ہمیں موبائل فون صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے پڑھائی اور کام کو ترجیح دینی چاہیے اور اسکرین ٹائم کو محدود رکھنا چاہیے
ہاں اور رات کو سونے سے پہلے م بئی فون کا استعمال کر کم کر دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھنی چاہیے
جی ہاں اس سے نیند بہتر ہوتی ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے
طلباء کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا
میں طالبہ سے کہوں گی کہ موبائل فون کو علم حاصل کرنے اور فائدہ مند مقصد کیلئے استعمال کرے لیکن اس کے غلط اور حد سے زیادہ استعمال سے بچیں
کہ بہت اچھی بات ہے موبائل فون اگر ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے تو فائدہ مند ہے اور اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے
ہاں بالکل ہر چیز کی طرح موبائل فون کا بھی متوازن استعمال ضروری ہے
ہاں سوچ میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ موبائل فون کو اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیئے ہمیں
جی ہاں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کریں لیکن اتنا نہیں کہ وہ ہماری تعلیم صحت اور رشتوں کو متاثر کر دے
وقت کی قدر کرنی چاہیے ہمیں
جی ہاں مجھے آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی بہت کچھ اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملییں
چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ